ام
السلام علیکم و علیکم السلام بھائی ٹھیک کو اچھا سے ہو
ہاں شکر اللہ کا بھائی میں ٹھیک ہوںپ ٹیک ہ ہوپ کے گھر میں سبٹیک ہے بھائی
بس بھائی ٹھیک آپ ٹھیک اچھاے
ہاں شکر اللہ بھائی اور سناؤ آپ آپ نے کھانا کھایا
بھائی ہاں میں نے کھانا کھا
یہ سبزی کیا تھی بائی
سبزی ہمیں آج ہمیں کیا کیا سبزی
بیاج بھائی بھول گیا بائی کیا کرتے ہو بائی بھول گیا اتنی جلدی بھول جاتی آپ کی
بھائی بھائی بات ایک سنا رہا مجھے بھولی گ تھ بولنا
ہاں بولو نا بائی ہاں بولو ن جلدی بولو ن
بھائی اس کو لیا نا فون عظم کو وہ ابھی ڈھون وہ رو رہا تھا
کس نے لیا کس نے لیا فون
پتا نہیں اس نے بولا میں گیا تھا کچھ جہانگیر چوک آٹو میں
ہاں بھائی
میں پھر میں پھر یہاں سے آیا تو میں نے جیب میں دیکھا ادھر فون ہی نہیں تھا
سچمی بھائی ہاں
اللہ کی قسم اس نے بولا اس نے پھر لوکیشن نکالی وہ بول رہا تھا اسی م اسی محلے میں ہے کسی کسی کے یہ ہے دکھا رہا تھا لوکیشن اور مجھے لگ رہا ہے وہ لوکیشن غلط دکھا رہا ہے
ہاں بھائی
پھر وہ اس نے بولا ہمارے محلے میں
ہاں بھائی
پھر بولا اس نے یامن یامن بہ نے بولا اس کو کہ تم مسجد میں جاؤ
ہاں بھائی
بولا کہ یہ الان مول سب کو بولاو الان کرو کہ مجھے فون ایسے گھوم گیا تو یہ لوکیشن پہ ا دکھا رہا ہے اگر کسی نے اٹھایا تو اس کو فون کرو اب اس اس نے ویڈیو بنایا تھا اس کے مسیرے مسیرے باقی کیا
مدثر عیز کو بولنا تھا بھائی انہوں نے مدثر عزیز کو کیوں نے کال کی
وہی جو میں وہی میں اس کو بول رہا تھا میں نے بولا اس کو تم لوگوں نے ویڈیو بنا ویڈیو بنایا ہے آپ مجھے اس کو سینڈ کرو تو وہ آپ کو فون دلوائے گا
ہاں
اب پتہ نہیں اب وہ گئے یار مجھے تھوڑا فیل ہوا
بائی اس کو اچھا ہو گیا اس کو صبح بتا کیا نہ خرید ان لوگوں نے میری چپل کاٹی اللہ دیکھ رہا ہوتا نا سب کچھ
پ مطلب پت آئے بابو کویا بابن یار تمہیں بابو کو کل بولنا چاہیے آج بولنا چاہیے تھا
بھائی مجھے کہاں پہ تھا اتنے کاڑی میں نے اس کے بعد دیکھا نا اور مجھے کہاں اور مجھے کہاں شک ہوا وہ اس نے کاٹی تھی اس نے الیاس کو بولا نا
بھائی س سن سنو سنو اب آپ کووچھیں جاؤ گے نا
ہاں ہاں مائی میں بولوں گا
اب بولنا اس کو بولنا کہ مجھے کیا لی ہے یہ چپل کاٹی ہے مجھے چپل لا کے دو
ہاں میں سیدھے میم کوول سچ بولا میم کو بولنا تو آپ لوگوں نے ان کو زیادہ چڑھایا کیا بلیڈ لایا ہے ساتھ اس کو بلیڈ ساتھ تھا
ہوں ہاں
ہاں
ہاں بھائی اس کو بلیڈس آ تھا اس نے عظم کو بھی پینٹ کاٹا تھا
وہ کچھ ایب نارمل ہے آپ کو نہیں لگتا ہے وہ وہ برابر اس کو نہیں
اس کو کوئی بندہ شاد ہی نہیں دے گا
ہاں برابر اس کی ہائٹ بھی بہت چھوٹی ہے مگر
ہاں اس کی سچ میں ہ بہت چھوٹی ہے
وہ بیایک دوسرا یشنبش
بھائی آپ بھائی آپ دعا کرو بھائی ارجنٹینا ہارنے والا ہے ایک زیرو سے چل رہا ہے اسکور بھائی
کو سچ میں
کسم سے اس نے لگایا ایجپٹ نے لگایا گول ایجپٹ میں کھیلتا ہے نا محمد صلا
ہاں اور محمدسلہ مجھے س رونالڈو کے بعدجھ محمد صلہ اچھا لگتا اللہ کے
وہ کھیلتا ہے نا ایجپٹ میں اور جگہ ہے ابراہیم نے لگایا ایک
ہاں بھائی پھر
اب پت نہیں ہاف ٹائم ہوا ہے ی ہاف ٹائم اب ہونے والا ہے اب میں بول رہا ہوں کہ آج محصر رونا چاہیے تو دیکھا میری اسٹوری میں کیا اسٹوری چڑھاں گا
بھائی ہاں مجھے بھیجنا میں بھی چڑاوں گا بھائی ان شاء اللہ بھائی ان شاء اللہ بھائی بھائی جب ایک کال کر ختم ہوگی نا
ہاں بھائی
پانچ منٹ ویٹ کرنا میں افیکٹ دیکھوں گا پہلے اگر مجھے اچھا افیکٹ مت نہ آیا
تو کچھ پرابلم ہے بات کرنا
بھائی بھائی آپ ہی آپ ہی کو کچھ ہوتا ہے بھائی ہمیں اچھا افیکٹ آتا ہے یار
وہ آپ ہی کو آتا ہے نا آپ کے ساتھ مگر کسی کو اچھا افیکٹ نہیں آتا سلمان نے بولا مجھے بھی اس کے ساتھ دو افیکٹ آتے دو منٹ
جھوٹ بول رہا ہے سلمان جھوٹ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے فلمیں اس جا اس کے فون میں دیکھنا اس کو کیا افیکٹ آتا ہے پانچ پانچ چھ چھ منٹ
بھائی وہی میں نے اس کے فون میں ہی دیکھا مجھے کہاں اس پہ بوسہ میں نے تو کل اس کے فون میں دیکھا اس کو آپ کے ساتھ بہت کم افیکٹ آیا ہے میں نے اس کو دکھایا مجھے آپ کے ساتھ کوئی ایک ٹائم نہیں مجھے آپ کے ساتھ اچھافیکٹ آیا ہے پتا ہی نہیں کیوں
آپ لوگ مطلب بات ہی کرتے وہ صرف ہاں ہاں کرتا ہے بائک
کرتا
ہوتی ہے وہ
کرتا جو ہوں اتنی بات ہے میں نہیں کرتا ہوں بات مجھے باقیوں کے ساتھ چھ چھ منٹ آتا ہے ساتھ
اچھا اچھا میں بولوں میں بولوں باتک بولو تم دن میں کتنے کال کرتے ہو کتنے کال کرتے ہو
آ یہ میری آج دوسری کال ہے آپ کے سامنے کی نا ایک سلمان کے سھ سج بابا
جیا د ہ دیکھنا دیکھنا اس کال میں آپ کو اچھا ہے اگر سچ بول رہے ہو کہ یہ میری دوسری کال ہے
مما کیسم د دوسری کال ہے تمہارے سامنے تو فون آ تو اس کے بعد میں نے سلمان کے ساتھ ایک اور دوسے پہلے نہیں دیکھو
سرو سرو سرو سرو
چ ن ب پےل سرما نے کال کی آپ کو پتا پرسوامی کال سے کٹ ہو گئی اچانک جب آواز آئی
ہاں ہاں
ک بھی گئی دو تین منٹ پہ وہ ہو گیا نا کال یا
ہاں
پھر اس میں ایک اور کیھی تو وہ تھی نا پہلی ایک حساب سے تھی نا
ہاں
اوری دوسری ہے
سنو بائے اگر یہ آپ کی آج کی دوسری کال ہے تو اس میں افیکٹ اچھا اچھا آئے گا کیونکہ مجھے آج کی پہلی کال ہے یہ پہلی کال مجھے افیکٹ آئے گا ہی اچھا کیونکہ میں نے اس سے پہلے کال نہیں کی آپ کو یہ دوسری کال ہے آپ کو بھی افیکٹ آئے گا
ہاں بھائی ہاں بھائی آئے گا ان شاء اللہ آئے گا ان شاءلہ آ گا مجھے اوپر سے آج بائیس ساڑھے گیارہ ایک کو فون کرنا ہے ضروری ساڑھے گیارہ تک میں فری ہونا چاہ
ہاں بھائی مجھے بھی تھوڑا کچھ یہ لکھنا ہے احاس نے بھیجا ہے کچھ مجھے ی وہ مجھے لکھنا ہے
آپ کو آپ کب کرو گے یاد
بھائی میں وہی نا یار میں نے ابھی لکھا بھی نہیں ہے یار
بھائی میں نے خود نہیں کیا میں صبح کرتا ہوں بھائی
میں اب صبح کروں گا یاد آج لکھ کر رکھوں گا صبح یاد کروں گا
ہاں
پھر مجھے یار ہاں آج چھٹی کا دوسرا دن ہے ہے نا ہاں دوسا دن چھٹی کا کل سے میں پریکٹیکل کل سے پریکٹیکل لکھنا شروع کروں گا ایک ایک پیج یار
کل میں بائی پریکٹیکل ایک کو دے رہا ہوں
بھ بھائی کیا لگتا ہے اگر میں ایک ایک ایک ایک دن روز دو دو تین تین پیج لکھو کیا ہوگا ختم
ہاں آرام سے میں بھائی میں نے بھی تو الیونتھ میں میں نے سائیکالوجی کھود لی کی
ہاں
یہ فزیکل ایجوکیشن ایک ہوتی تھی
اچھا ٹھیک
ب ہاں بائی الیونتھ میں مز آئیئے کرو ان انجوائے سم سے اللہ کی قسم میں نہیں بول رہا ہوں پڑھنے سے پڑھنا بہت ٹف ہے بہت زیادہ ٹف ہے مگر میں نے دیکھا اس سال پہ میں نے اتنے مزے کیے اتنے مزے کیے میں نے پوری زندگی اتنے مزے نہیں کیا بس میں ماں کی س بس
ہاں صحیحیح بھائی آپ صحیح بول رہے ہوں گے
بھائی بھائی آپ نے خود سنیپ د ہم روز روز گھومنے جاتے تھے میں ڈ سے نکلتا تھا ہم آستھان و جاتے تھے اور آپ کو خود پتہ ہے اسپ
ہاں بھائی صحیح صی ات
ا کتنا مزہ تھا اتھ میں ٹویلتھ میں کچھ ہے ہی نہیں بکوا
ہماری زندگی کے لوڑے لگ گئے بھائی
ہاں مرنا کیا بھائے
بھائی اس نے گیٹ کھلا چھوڑ دیا ہے بھائی اور بولا
بھائی شکر اللہ کا بھائیپ بھی بول کچھ اچھا سا بولو نا بھائی
بائی بس یار آججے ارجنٹینا
ہاں بھائی ہاں بھائی جو فہد ہے نا بھائی ہلو بھائی کہاں گئے بھائی بھائی کہاں گے کہاں جائ گ آپ کیا گیا بھی بھائی کیا کرتے ہو بھائی کیا ڈان بنے گا تو
ب میں تھوڑا اس کو بول رہا تھا بھائی کو کیوں کیوں دروازہ
بھائی جو فد ہے ن آپ کا بھائی
ہاں ہاں
اس نے مجھے آج خود کا نمبر چھوڑا مجھے پانی بھرنی تھی نا آپ کے نیبر کو
ہاں
اس بائے بائے پلیز مجھے پہلے دے پلیز پز اسے ب پکڑ کوئی بات نہیں ورنہ اس کا نمبر تھا
کیا ہی کر سکتے ہیں بھائی
ہاں بھ شارس ن ن بھائی پیار ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو یار ہوتا ہے کیسی تھی بھائی
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ محبت پر کے سوا کچھ بھی نہیں میں نے ہر عشق کو انتظار کرتے دیکھا ہے
ہ سےر سے
ماشاءلہ بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم کو رفاقت کے لی تم نہ ہونے کی عت
بہت اچھی تھی بھائی
کیا بات ہی نہیں کرتے ہو بھائی آپ کیوں چپ کر کے بیٹھو بھائی بات کرو نا بھائی
ہوی بئی
موت سے بھی عشق ہے تم سے بھی پیار ہے موت پر بھی یقین ہے تم پر بھی بھروسہ ہے دیکھ تہ بہ کون آتا ہے مجھے دونوں کا انتظار ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہاں بھائی ماشاء اللہ الحمد للہ بھائی الحمد للہ اور بھائی
بس بھائی دعا بھائی
بھائی اور بولو آپ گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں جی
سنو بھائی محبت کیا ہے محبت کے بارے میں کچھ بولوں گا محبت کیا ہے حیا یہ ہے محبت نشہ ہے محبت دعا ہے محبت محمد کا ہے محبت مجزا ہے محبت حیات محبت عنایت ہے جو ملے جائے تو خوبصورت جو نہ مل جائے تو زہر محبت
ا بھائی یہ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ دعائیں اپ کو پتہ ہے میں نے اج کھائے نا میں سکوٹی
ہاں بھائی مجھے بھی پتا ہے آپ نے میں کو اسکوٹی سکھائی یار بھائی بیٹھو بھائی بھائی اللہ حافظ بھائی ستریحال بھائی اللہ حفظ